السلام علیکم
وعلیکم السلام
جی آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ میں ٹھیک پہنچا صاحب ٹھیک اچھے سے
ہاں میں بھی ٹھیک ہوں گھر پہ سبھی ٹھیک ہے
شکر اللہ تعالی کا بولے اپ کے گھر پہ سب خیر عافیت سن
ہاں سبھی ٹھیک ہے اللہ کے فضل ولم سے تو آپ اٹھی نیند سے
جی الحمد اللہ میں اٹھی اپ اٹھے
ہاں میں بھی ابھی ابھی تھا تو ابھی جائے تھی تو بیٹھا بھی تھا میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ جانکاری حاصل کر لوں
جی بالکل اچھا کیا آپ نے کال کر کے کرتا ہے کسی موضوع پہ بات جس پہ آپ کہیں گے تو آپ بولیے کس موضوع پہ بات کریں گے
ہاں تو آج کل کو دیکھ کے آپ کو تو پتاہ ہی ہے ملب کیا بہت سے لوگ ہماری گ جنریشن جو ہے مطلب کہ الیکٹرسٹی کو بہت ہی ویسٹ کر رہی ہے تو مجھے لگتا مجھے لگا کہ اسی پہ بات کریں گے اس کی اوئرنیس پھیلائیں گے مطلب کہ پھر سوسائٹی میں یا انسٹیٹیوشنوں میں جس سے آج کی ینگ جنریشن اس کا ملک خیال رکھے گی کیونکہ یہ مطل کہ یہ لمیٹیڈ ریسورس ہے کبھی بھی ختم ہو سکتے ہیں
اس کے نقصانات بھی اور اس کے کافی زیادہ زیادہ فوائد جو ہے ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور یہ بھی کہ ہم اس کو کیسے بچا سکتے ہیں ضائع ہونے سے
ہاں ہاں تو اسی کے ساتھ ساتھط ہاں ہاں بولیے بولے آپ
جی بالکل جیسے کہ آپ کو پتہ ہے بجلی کے بغیر آج کل کی زندگی بالکل جینا مطلب مشکل ہو گئی ہے آج کل ہم بجلی کے بغیر زندگی بالکل نہیں جی سکتے ہیں بجلی ہمارے لیے اتنی زیادہ ضروری ہو چکی ہے آج آج کل اگر ہم دیکھے گرمیوں کے موسم میں تو کولر فین وغیرہ اس بغیر ہماری زندگی بالکل نامکمل ہے ہم اپنی زندگی مجھے نہیں لگتا ہے جی سک تو ہیک کیونکہ گمیتنی بڑ گیت اور یہ ساری چیزیں بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ کہیں نہ کہیں الیکٹرسٹی سے ہی چل رہی ہے بجلی سے ہی چل رہی ہے تو اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں ابھی گرمیوں کے موسم میں پانی کی بھی قلت ہو رہی ہے تو کیا ہو رہا ہے کہ پانی ہمارے پاس آ رہا ہے لیکن وہ ہم اوپر سیکنڈ فلور میں دیکھے تھرڈ فلور میں دیکھے نہیں چڑھا سکتے اگر ہمارے پاس موٹر نہیں ہوگا اور اگر ہم دیکے موٹر تو وہ بھی بجلی پر ہی چلتا ہے
ہاں ہاں
جو ہماری ساری روزمرہ کی زندگی کی ضروریات ہے وہ کہیں نہ کہیں بجلی سے ہی پوری ہو رہی ہے اگر بجلی نہیں ہوگی تو ہماری جو روزمرہ کی ضروریات ہے یہ بھی پوری نہیں ہو سکتی
ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی مجھے مطلب کہ بہت اچھا لگا کہ آپ نے بلا اور اسی کے ساتھ ساتھ الیکٹرسٹی ہماری ڈیلی لائف کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ حصہ بن چکا ہے آج کے ٹائم میں ہم اپنی زندگی الیکٹرسٹی کے بنا سوچ بھی نہیں سکتے صبح اٹھنے سے لے کر رات کو سونے تک ہم ہر کام میں بجلی کا یوز کرتے ہیں تو گھر سکول اور بھی آفس یا ہاسپ ہسپٹل اور کیا ہوتا ہے مارکیٹ اور فیکٹری سب الیکٹرسٹی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں ہے نا تو صبح جب ہم اس ہاں صبح جب ہم اس تو لائٹ آن کرتے ہیں فین چلاتے ہیں یا موبائل چارج کہتے ہیں اور کچن میں فریج مکسر اور اور بھی کئی سارے مطلب کہ الیکٹرانکس ہاں الیکٹران الٹرانکس ہوتے ہیں اگر الیکٹرسٹی نہ ہو تو ہماری ڈیلی روٹین ڈیلی لائف کا روٹین مطلب کہ بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے تو الیکٹریسٹی صرف گھر کے لیے نہیں بلکہ مطلب انڈسٹریز کے لیے بھی ہاں بہت ہی ضروری ہے پ
کرے جہاں پہ ہر ایک جان بچانی بہت ہی زیادہ ضروری ہے دیکا جائے تو وہاں پہ ہر ایک مشین الیکٹرسٹی کی ہی مدد سے چلتی ہے اور الیکٹرسٹی نہ ہو تو مجھے لگتا ہے ہم کسی بھی پیشنٹ کو بچا نہیں سکتے ہیں
ہاں ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو اسی کے ساتھ ساتھ انڈسٹریز کے لیے بھی بہت ضروری ہے فیکٹریز میں مشینس الیکٹرسٹی سے چلتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا اس پہ بھی تھوڑا کہوں گا ہاسپٹلس میں مطلب کہ جیسے کہ کی مشینس کیا ہوتی ہے آپریشن آپریشن کے لیے مطلب مشینس ایکس رے مشینس یا وینٹیلیٹر اور دوسریے میڈیکل اکوپمنٹس بھی الیکٹریسٹی سے ہی کام کرتی ہیں ہاں ہاں ہاں ہاں مطلب کہ اور آپ کو تو پتا ہی ہے مطلب کہ آج کل آج کل مشینوں سے ہی ایک انسان کا ڈیجیٹل آپریشن ہوتا ہے وہ بھی مشینس کے ہی ذریعے ہوتا ہے وہ بھی مطلب کہ وہ مشین بھی بجلی پہ ہی چلتی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ س اسکولس اور کالجز میں ابھی کمپیوٹرس پروجیکٹرس اور لائٹس الیکٹرسٹی کے بنا نہیں کام کر سکتے تو آج زمانہ ہے آپ کو تو پتا ہی ہے آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے مطلب کہ آج اتنی ساری ٹیکن ٹیکنالجی ہے کمپیوٹر انٹرنیٹ ٹی وی موبائل فون اور آن لائن کلاسز سب الیکٹریسٹی پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر کچھ گھنٹوں کے لیے بھی لائٹ چلی گئی تو بہت سارے کام رک جائیں گے ہے نا
جی بالکل صحیح بات کہی آپ نے دیکھا جائے تو ایسے اس کی کوئی ڈس ایڈوانٹیج نہیں ہے بجلی کی اس کے تو فوائد ہی فوائد ہے لیکن اگر ہم دیکھے تو ہمیں کچھ احتیاط برتنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے جیسے ہمیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے گھروں میں جن کے ساتھ ہمیں احتیاط کے ساتھ کام آنا چاہیے جیسے ہمیں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہوتی ہے جیسے ہماری الیکٹرک اپلنسز جو ہوتے ہیں اگر وہ انکورڈ ہوں گے ان پہ انسلیشن وغیرہ نہیں ہوگی تو ہمیں چاہیے کہ ان سے تھوڑی دوری برقرار رکھے تاکہ ہمیں الیکٹرک شوق نہ لگے تو کافی زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں الیکٹرسٹی کےات تھوی دوری بنانی پڑتی ہے تاکہ ہم بالکل سیف رہے باقی اس کے جو بھی ہے وہ سارے فوائد ہی اگر ہم دیکھیں
ہاں تو ہاں اسی کے ساتھ جو آپ نے کرا مطلب کہ اس کے نقصانات الیکٹرسٹی مطلب کہ الیکٹرسٹی ہمارے لیے یوزفل ہے لیکن اگر ہم کیئرلیس کیئرلیس ہو جائیں تو ملک ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے اس لیے ہمیں کچھ سیفٹی رولس ہمیشہ فالو کر
یا پھر اگر ہم جیسے بولتے ہیں ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ اگر ہم ہر ایک چیز کو اوور استعمال کریں گے تو تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہی بن جاتی ہے جیسے اگر ہم دیکھیں اگر ہم کبھی کبھار دیکھیں تو ہم فین رات بھر آن رکھ ہاں وہ ہمیں بالکل ٹنڈی ہوا دیتی ہے لیکن اگر ہم صبح اٹھے تو ہم بالکل بے جان سے محسوس کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ہمارے جسم سے ہی انینرجی ڈرین کر رہا ہوتا ہے اگر ہم آپ ونٹرس کو کی بات کریں ہم بلاورس وغیرہ لگاتے ہیں اگر ہم کنٹینوسلی ان بلاورس آگے رہیں گے تو ہم بالکل ایسا فیل ہوتا ہے کہ ہم بالکل ڈرائی ہو رہے ہیں ہمیں ڈی ہائڈریٹیڈ فیل ہونے لگتا ہے کہیں نہ کہیں وہ سارا کچھ جو موائسچر ہوتا ہے ہمارے جسم سے وہ سک آؤٹ کر لیتا ہے تو مجھے لگتا ہے ہمیں ہر ایک چیز کو لمٹ کے حدود میں ہی استعمال کرنا بہتر رہتا ہے
تو اسی کے ساتھ سے میں آپ کو بول رہا تھا کہ مطلب کہ الیکٹریسٹی کے کچھ سفٹی رولز ہیں ہمیں کبھی بھی گیلے ہاتھ سے سوچیا الیکٹرک وائر کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے لائک اور بھی ہے کہیں سارے خراب یا ٹوٹی ہوئی وائرس کا یوز نہیں کرنا چاہے مطلب کہ اوپن ساکٹ سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے اور کسی بھی الیکٹرک پرابلم کو خود ٹھیک کرنے کی جگہ مطلب کہ ٹرینین الیکٹ کو بلانا چاہے نا تو ایک ہی مطلب کہ ایک ہی ساکٹ میں بہت سارے پلگس نہیں لگانے چاہ کیونکہ اس سے شارٹ سرکٹ ہونے کا خطرہ ہو سکتا ہے مطلب کہ سے باہر نکلتے وقت ضرورت نہ ہو تو لائٹس فین اور مطلب کہ دوسرے بھی الیکٹر الیکٹریکل اپلائنسز مطلب کہ ہوتے ہیں وہ بھی بند کر دینی چاہی تو اسی کے ساتھ ساتھ ملب کیا مطلب کہ الیکٹرسٹی الگ الگ سورسز سے بنتی ہے اگر ہم آپ کو پتاہ ہو مطلب کہ جیسے واٹر مطلب پاور واٹر
جیسے وینڈ سے واٹر سے جی بالکل ہم دیک سکتے ہیں جی بالکل وتھ دا ہیلپ آف ونٹ مل ہم ونٹ کی مد سے باتے ہیں الیکٹرسٹی یا پھر ربیلن فلو ہم دیکتے ہے واٹر کا وہاں پہ ہم نہ یہ لگا دیتا ہے اور اس سے الیکٹرسٹی پروڈیوس ہوتی ہے وا ہیلپ وٹ پانی کی مدد سے ہم بنا سکتے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ بجلی بنا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ریسورس ہے ہمارے لیے جس کو ہمیں پرزرو کرنے کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے
ہاں تو اسی کے ساتھ س ہمارا کہ تھرمل پاور بھی ہوتا ہے آج کل سولر انرجی کا یوز مطلب کہ بڑھا رہے ہیں کیونکہ یہ انوائرمنٹ کے لیے زیادہ سیف اور کلین ہے آپ کو تو پتاہ ہی ہے مان کے گورنمنٹ نے اسکیمس پہ بھی اس کو لانچ کیا ہے مطلب وہک سکیم بھی دی گ ہم الیکٹرسٹی کا یوز ہمیشہ سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے بہت بار لوگ جو ہوتے ہیں روم سے باہر نکلتے ہیں
میٹرس وغیرہ نہیں لگے تھے مجھ لگتا ہے تبوگ بہت زیادہ الیکٹرسٹی ضائع کر رہے تھے لیکن جب سے میٹرس وغیرہ لگے ہیں تو اس ڈر سے کہ کہیں ریڈنگ زیادہ اوپر نہ چلی جائے لوگ بہت ہی زیادہ حدود میں اس کو استعمال کرنے لگے ہیں اور وہی فائدے مند ہے ہمارے لیے کیونکہ ہم اس کی وجہ سے جو بجلی ہے اس کا کم سے کم استعمال کر رہے اور بہت ہی زیادہ سوچ سمجھ کر کر رہا ہے
ہاں ہاں مطلب کہ آپ نے بہت اچھی بات کی مگر مطلب کہ جو یہ جب سے میٹرس لگے ہیں مطلب کہ کون یوز کرا ہے اس کا چیز سے وہ وہ تو مڈل کلاس فیملی ہوئی لیکن جو ہائی کلاس فیملی ہے وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں تک اس کو مطلب کہ اچھی
تو ہماری جو پاپولیشن ہے اس کے ریشیو سے اگر دیکھا جائے تو تو اس کا ففٹی سے زیادہ پرسینٹ آئل جو ہے نیئر اباؤٹ سیونٹی ٹو ایٹی پرسینٹ وہ بالکل مڈل کلاس فیملیز ہی ہے ہماری پاپولیشن میں تو اگر وہ پ یہ ہے نا بجلی کو بہت ہی حدود میں بہت ہی احتیاط کے سھ استعمال کریں گے تو مجھے لگتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے جو گاؤ ہے ہے ہماری جو انوائرمنٹ ہے ہمارا جو فیوچر ہے ان کی جنریشن کو ہی فائدہ دیں گے کہیں نہ کہیں
ہاں بہت آپ نے بہت اچھی بات کی مطلب کہ الیکٹرسٹی مطلب کہ بنانے کے لیے ہم ایل ای ڈی بلبس کا یوز کر سک ہیں جو بہت ہی کم بہت ہی کم وورڈس بجلی کھاتے ہیں جب کوئی الیکٹریکل ای پلینس یوز نہ ہو تو اس کا مطلب کہ سوئچ آف کر دینا جائے موبائل کو ضرورت سے زیادہ چارجنگ پر لگانا مطلب کہ اس اس کو بھی اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہاں اس کو بھی خطرہ ہوتا اور ہم مطلا کہ بجلی بھی کا بھی زیادہ ویسٹ ہوتا ہے تو دن کے ٹم نیچرل سن لائٹ کا یوز کرنا چاہے ہمیں چھٹی چھوٹی چھوٹی عادتیں مل کر بہت بڑی مطلب کہ سیونگ کر سک ہمارے مطلب فیوچر کے لیے ہے نا تو الیکٹرسٹی یہ الیکٹرسٹی یوز کرتے وقت سیفٹی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اور وہ بھی بہت ہی ضوری ہے کبھی کبھی مط گیے ہاتھ سے سوئچ یا ور کو ٹچ نہیں کرنا چاہیے خراب وائرس اور اوپن ساکٹ سے دور رہنا چاہیے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اگر ہم الیکٹرسٹی کو ویسٹ کریں گے تو فیوچر میں اینرجی کی کمی ہو سکتی ہے اس لیے ہر سٹیزن کہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ مطلب کہ الیکٹریسٹی کو سیو کرے اور دوسروں کو بھی اس مطلب کہ اس کے بارے میں اوئر کرے ایک یونٹ بجلی بچانا بھی دیش کو مطلب کہ مدد کر لی ا کر کے بہت ہی اپنا رول نبھا سکتا ہے
ہے کہ ہم کون سے ایسے اسٹیپس ہیں جو ہم اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں تاکہ ہم ایسے قیمتی ایسی قیمتی چیز الیکٹرسٹی مینس بجلی کو بچا سکے
ہاں پہلی تو بات آپ کو تو پتا ہی آج سے ایک سال یا دو سال پہلے کون سا بلب ہوا کہتا تھا وہ یلو کلر کا جس میں وہ کانچ کا بنا ہوتا تھا اس سے کیا ہوتا تھا کہ وہ پر مطلب کہ پر منٹ ہنڈریڈ پارٹس کنزیوم کرتا تھا ہےا تو آج کل کیا ہو رہا ہے کہ آج کل ایل ای ڈی وہ کیا کہتے ہیں وہ اونلی ٹوینٹی وڈس کھاتے ہیں تو لیتے ہیں پر پر منٹ تو آپ تو پتا ہے کتنی سیونگس ہو رہی ہیں اس سے اور ہمیں کیا کرنا چاہے کہ جیسے میں نے کہا آپ کو سولر انرجی ہم مطلب کہ جو گورنمنٹ نے دیا اسکیمس پہ ابھی انہیں کا استعمال کرنا چاہیے مطلب کہ انورٹر کو اسی سے چارج کرنا چاہے سولر پلیٹس کے تھرو مطلب کہ سن لائٹ جب پڑتی ہے تو وہ اسی سے چارج ہوگا مطلب کہ رات کو ہم پھر وہی یوز کر سکتے اسی پہ فین وغیرہ مطلب کہ جو ہوتے ہیں چارجر وغیرہ اسی پہ ہی چلا سکتے ہیں آپ کچھ پتہ ہے اس سے بھی چل جاتا ہے اچھے سے تو اس کیا ہو کہ بجلی کسی بھی مطلب کہ بڑے حد تک بچ سکتی ہے ہے نا تو ہمیں چاہیے
کر کے میں بالکل متاثر ہوئی امید ہے آئندہ بھی آپ سے کسی اور موضوع پہ بات ہوتی رہے گی تب تک آپ اپنا اور اپنے والدین کا بالکل خاص خیال رکھیں
ہاں ہاں چلیے اللہ حافظ
چلیے اللہ حافظ